علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے کھایا کھانا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں بس کھایا برتن ہاں ہم بہت برتن ہوتے ہیں نا اس ٹائم تو زیادہ ہی ہوتے ہیں اور کیا کر ہاں وہ بھی دھویا آپ چڑھی میں او پر نیچے ہے نا مشین کا شور ماربل کاٹ یہ ہے نا اسی لیے میں اوپر چڑھتی ہوں اب اوپر ہی کے روم روم میں اس کو شور مت نہ آنا چاہیے اسی لیے اور اور ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کا اچھا آپ کا ننہال آچہار سے ہے
ہاں
اچھا ٹھیک رہتے ہو وہیں پر آپ میں جوڑ نظر میں اس ٹائم
ہاں مطلب ہاں میرا ننہال ہے اور اصلی گھر میرا ہے نا یہیں محجو نگر میں
اچھا اچھا ٹھیک
ہوں
اور اور سناؤ اپنے بارے میں کچھ
کیا سناؤ
کیا کچھ نہیں ہے
ابھی کچھ نہیں ہے سنانے کے لیے
اچھا اچھا ٹھیک
آپ ہی سناؤ کچھ
میں کیا سناو میری باتیں بھی ختم ہو گئی
ا اوپر سے بور ہو جاتے ایک ہی بات کرتے کر
اور نہیں تو کیا خالی بات ہی کرنی ہوتی ہے نا سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں گے کیا بات بولیں گے ما بہ شکر ماسی کتنی ہے آپ کی
ماسی میری ایک ہے
ماسی ٹھیک ہے
وہ رہتی ہے نا ناربل میں
اچھا ناربل ٹھیک اور
بس
آپ کا ننہال کہاں ہے
میرا ننہال ناوہٹا میں ہے
اچھا
ہوں نو ناوہٹا میں ہے اسٹاپ اسے اسی جگہ وہ رہتے ہیں وہاں پر ہے مسجد اس سے آگے بس
اچھا اچھا آپ کی کچھ تیاری
ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی
اچھا اچھا
ابھی اتنی نہیں کیا ابھی میں بیٹھی ہوں میں کہہ رہی کہ چینج ہوتا ہے نہ فیشن چینج اس لیے میں
ہاں ہاں
اس لیے ابھی اتنا زیادہ کچھ نہیں لایا ہے یہ بائک بائک لائے ہیں
اچھا
ہوں
اور
کہہ رہی تھی اب سوٹ لاؤں گے میں نے لائے ہیں پانچ دس اب کہہ رہی تھی ایک ایک لاؤ گی نکلتی ہے نا کلیکشن ایک ایک اچھا میں نے کہا میں ہوں میں جاؤ تی ہوک وہاں ہے نا نوہٹا گوشور
اور
سن شائن ہے سن شائن ہے نا اس کو پھر بھی کلیکشن ہو ہوتی ہے اچھی وہ دیتا ہے مہنگا لیکن اچھا ہوتا ہے مجھے کہاں پر
ہاں ن ہوٹل میں ہم وہیں پہ لاتے ہیں نا کبڑے عید کے مطلب میں نہیں لات وہ مجھے بہن لاتی اور بھائی
اچھے ٹھیک میں جاتی ہوں اور اس کے ہاں اچھا خیام ہے میں جاتی ہوں اور وہاں ہے نا وہ ہے نا یہ نام کیا کہہ رہے ہیں اس کو جو نا دوسرا بڑا ہے وہاں اس سائڈ وہ ریڈی میڈ بھی بیچ تا ہے شاہ جیلان نہیں شاہ جیلان لیڈی ہٹ ہما یہی ہے سامنے ہی ہاں وہی وہ علم گری بازار میں ہے لیڈی ہٹ اس کے پاس میں جاتی ہوں مجھے پسند ہی نہیں آتا ہے مجھے وہی مسئلہ ہو
لیڈی ہٹ کی لیڈی ہٹ کی کلیکشنس اچھی نہیں ہے
نہیں نہیں نہیں مہنگا بہت لیکن اچھا نہیں ہے کلیکشن اچھی نہیں ہے میں اس کے پاس دو بار گئی مجھے کچھ پسند ہی نہیں آیا
ہوں میں بھی گئی تھی ایک بار لایا تھا وہ لیکن وہ اس کو پھر وہ نے اترے کیا بولتے اس کو مطلب نا دیز کلر نی چینج ہو گیا اس کو ہوتا ہے نا سے کا بڑا
اچھا کپڑا اچھا نہیں تھا اچھا ٹھیک
ہاں وہی ہو گیا تھا اس کو
شاہ جیلان کو بھی اچھا ہوتا ہے اور ریٹ بھی ریزل وہ ہے نا وہاں نو ہٹا ہے نا
ہاں سن شائن مجھے پتا ہے کہاں ہے لیکن یہن مجھے
ہاں یہ وہی پر ہے نوہٹا میں نوہٹا ہے نا جہاں وہ فاور لگا ہوا ہے اگر اگر سورت سے آئیں گے تو پھر ہاں پ اس سائڈ سے ایسا میں جہاں سے یہ ہے سموسے والا گاڑی والا
ہاں مجھے پتہ ہے آیا سمجھ میں
آ اسی راستے سے آگے جانا ہے اس کو کہتے ہیں کوئی ملا روٹ ہاں ملا روٹس ہاں اسی گلی سے وہ ہے تو وہ ریڈ بھی دیتا ہے اچھا اور اس کو ہو ٹی کلیکشن اچھی ہوتی ہے اس کی مجھے نہیں نکلتا میں پتلی ہوں نا مجھے ہائٹ کا بھی ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے میں نے ایک دو اس کے لیے اس سے بھی مطلب اس نے وہاں پر بھی لائے ہیں دو ہاں آپ کہاں اتنا ٹائم ہے اب میں کہہ رہی تھی ابھی میں نے نہیں لایا ہے بس عید وید کے لیے لایا ہے زیادہ دو میں نے لا اس کے پاس یہ سن شائن ہے نا شاید اس کا سن شائن نام ہے اس کی کلیکشن پھر بھی اچھی ہے وہ دو تین چھوڑتا ہے نا مجھے پسند آتا ہے
جب مجے یل میں تھپس نا میں چ تھپ اونمت ت پ پورا میں نے جامیا نو ہٹا چھانٹ مارا لاسٹ میں پہنچی وہاں پر اس نے دو تین ڈالے تو میں نے اٹھایا اس کے پاس پھر عید تھی تو گئی سب کے پاس لاسٹ میں پہنچی
الگ ہے
میری ڈفرنٹ ہے مجھے پسند ہی نہیں جو میرے ساتھ آتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے میں وہ چھم چھم نہیں پہنتی ہوں اب میں کہہ رہی ہوں ہاں ہاں ٹھیک اب میں کہہ رہی ہو یہ کاجل بھی بول ہو رہی تھی آپ وہ وہ اس میں کا میں لاؤں گی یہی ڈیزائنر بھی لاؤں گی وردن بھی جو پھر لگیں گے اور خالی میں وہ سیون ڈیز تھوڑا بہت لانا ہے وہ چھم چھم چھم چھم تھوڑا بہت اتنا نہیں وہ ایکسس ہوتا ہے وہ نہیں فول فول وہ ن
تھوڑا پارٹی ویئر ویڈنگ والا نہیں پارٹی ویئر
ہاں ہاں مجھے وہ پسند نہیں ہے زیادہ چھم چھم وہ کہاں لگتے ہیں پھر عجیب لگتا ہے پھر ہاں عجیب ہی لگ تا ہے نا پھر وہ
ہاں زیادہ ویڈنگ میں سجتا ہے
نہیں
لیکن آپ ہو نا لیکن آپ ہو نا برائڈ آپ کو تو سجے گا
ہوں اب ابھی میں نے نلا میں پاپا کہہ رہا تھا آپ جاؤ بیج بیج میں لاؤ کچھ کچھ کیا لانا ہے تو
پر اسکو لگا کہ فی الحال اس میں ٹائم نہیں بچتا ہے
ہاں یہ کہہ رہے ہیں کلیکشن بھی ملتی ہے نا ایک جگہ پہ جائیں گے دوسرے ایک ایک سوٹ ملے گا کلیکشن نکلتی ہے اچھی ہو
ہاں ہاں ایک ایک فوٹ لو ایک
یا دو دو یا تین تین کلیکشن جیسے نکلے گی تو اب ابھی دھوپ ہے نا مجھے تھک جاتی ہوں میں اس لیے میں نے وہ یہ چپل واپل لائے ہیں شوز ووز لائے ہے ابھی میں ان کو کہہ رہی ہوں ابھی مجھے دو تین اور لانے اور آپ کو کیا کرنا ہے اتنو کو
ایک
میں نے لائے تھرٹی
ای
ا وہ کہ رہے بیا کہ آپ نے ایسرس ہی کیا آپ کو اتنا اتنوں کو کیا کرنا بھابھی کہ آ کوئی اتنا تھرٹی تھری زیرو
اتنا کیا کرنا تھا
کیا اس میں میں لاتی ہوں نا مجھے پسند آتا لاتی ہوں لاتی ہوں اب مجھے تھرٹی ہوئے ہیں بھایا کہہ رہا اب آپ یہاں نہیں لانا آپ کو کیا ہوگا اتنا اتنوں کو کیا کرنا ہے آپ کو
یہ پھر ضائع ہی ہو جاتا ہے مطلب کاٹتے ہے کسی جگہ
نہیں میں نے مطلب بولا یہ ہے میں نہیں بولایا ہے میں نے چھن چھن نہیں لے میں مجھے خالی دو ویڈنگ وہ پھر بھی ڈیلی یوز بھی لگے گی مجھے ہاں میں نے ابھی وہ سیون ڈیز اس میں دو ہے اچھی وہ پھر بھی لگے گے جب اگر جائیں گے نا کہیں پر وہ وہ اور بیڈی ہاں ہاں
یہ شادی پہ
شادی پہ بھی لگیں گے ہیں مجھے دو اور بھابھی کے بھی تو ہے یہ مطلب پھر لگتے ہے یہ چھم چھم میں نے زیادہ وہی لائے ہیں اچھے اچھے کیٹس ویٹس والے میں نے یہاں پہ بھی لال چوک میں بھی لایا ہے نا وہاں ہے نا کیٹس اور یہ نا کٹ اور ہلس ہے نا وہاں پر وہاں پر بھی میں نے لائے ہیں جی کیٹس والے کے لائے ہیں بیگ بھی میں نے لائے ہیں پانچ چھ ہے مجھے بیگ یہ کیین ایلگینس
آ کو نؤ ہاٹا میں یہ بیگ لانے تھے
نہ ہاٹا میں ہی میں لاے نا
اچھا ویڈنگ بیگس ہوتے ہیں نا وہاں پہ
میں نے ابھی وبیڈگ بیگس نہیں لائے پانچ واچ میں نے وہ لائے سیلنگ ولنگ وغیرہ ہوتے ہیں نا اٹھاتے ہیں نا پھر بعد میں
ویڈنگ بیگس ہے وہاں پہ اچھے مطلب اتنے بھی نہیں جو لگیں گے
ہاں ہاں وہاں پر ہے نا وہاں پر ہے نا وہ ایس ایم بردرس اس کی کتنی کلیکشن اچھی ہے پؤچ
ہاں وہی ہے نا وہی وہی میں بول رہی تھی وہ ہے اور کس اور دوسرا ہے وہاں پہ اس سے تھوڑا دور
اچھا ٹھیک میں نے وہ میں ہے وہاں ہے نا وہ نوٹا میں اس کا نام ہے یہ کاپرا پتا ہے
کیا
کپرا کپرا اس کا نام ہے
کپرا
ہاں وہ گوجوارہ میں اس کا بہت بڑا شو روم ہے
پتئی نہیں
ہاں وہ اندر سا ہے وہاں میں نے لائے ہے سکین الگینس ٹینٹی فائیو تھ تھ تھازینڈ میں لائے ہیں لیکن اچھا اچھا یہ نہیں ہاں اگر دو ہی لیں گے نا مگر اچھے برانڈ ا نہیں ہاں اگر چار ہی لیں گے نا لیکن برانڈ ہونا چاہیے
ہوں ابھی برانڈیڈ لاے ہے آپنے برانڈڈ لائے ہے
ہاں ہاں میں نے سکں الگس ہوتے ہے نا ایسا میں نے وہ لائے ہیں اور میں نے وہ آئیور پاؤچھ بھی لائے ہیں تلا والا پاؤچھ بھی لایا راؤنڈ والا
ہو لاتے ڈلی یز
ہاں وہ بھی پہنے لا اب مجھے کھا ہاں اب مجھے خالی سیون ڈیز کے لیے ہے بھابھی کے دو اس نے دی اس کو مومری بہن کی شادی تھی کاٹو پہلے فون ہمیں زیادہ ہو گیا دس منٹ